ہاں بھائی جان ہلو
وعلیکم السلام بھائی جان
و جان وعلیکم السلام اور گھر پہ سب کیسے ہیں امی جان ا بھجان
سب سب اللہ تعالی کی مہربانی ہے بھائی جان ابو جان جان سب پریوار میں سب خیریت میں ہے
اللہ تعالی کی مہربانی
اللہ تعالی کی مہربانی ہے اور اپ کی سنائیے بھائی جان کیا حال چال ہو رہا ہے
ہاں سب کہہ رہے تھے اور کیا ہے اب دیکھو موسم بگڑنے لگ گیا یار اب تو دھوپ کم ہو گئی اور چاں آ گئی اور آندھی جیسا ماحول بننے لگ گیا مسب
ہاں تو پھر وہ آپ کی اسی پرسینٹ دیکھا ہے آپ نے تو بارش ہو بھی سکتی ہے
ہاں یہ بھی ہو سکتی ہے
ہاں پرکرتی کا کوئی کہنا نہیں ہے اسے کوئی نہیں جی سکتا
اس کے سامنے نیٹ وٹ سپ لے
صحی بات ہے بھائی
اب دیکھو اچانک ابھی کڑک دھوپ نکل رہی تھی اچانک بدل آ گئے چھا ہو گئی ہا تیز چلنے لگ گئی اتنی سی دیر میں دیکھ رہا
صحی بات ہو بھائی جان یہی تو وہاں کبھی دھوپ کبھی چایادر بس بڑھیا ہے بھائی جان گرمی پڑ رہی ہے اور آج کل کیا کھیتی باڑی میں جیسے اوڑنے کام تھا تو وہ مطلب فصل اگا کے فری ہو گئے سبھی اب تو یہ یہ درخواست آئیے مونگ ا دی اڑدڑ دیا جوار اور دیا باجرہ اور دیا
ہاں ادھر تو جوار باجرا اڑ دیے اڑد تو ہوئی ہوتی اور
ارد بھی ہوتا ہے مونگ ہو جاتا ہے جوار ہو جاتی ہے ہونے میں تو سبھی فصل ہوتی ہے ہماری طرف ہونے میں تو سھی پسند ہو جاتی ہیں انلی سویا بین کے علاوہ گننے کے علاوہ کیونکہ اس میں کیا گے میں سویابین پانی کیو ہوتی نا زیادہ تو اس میں نہیں ہو پتا نہیں
ہاں ہمارے سواڑ کی طرف بھی نہیں ہوتی پانی والی پتلے تو
ہاں
ادھر کیا پانی کی کمی ہے
پانی کمی ادھر ادھر کیا جیسے پانی جیسے پونڈوں سے یا پھر کوا کا کوا بولتے ہیں اس کو جیسے ٹانکا وغیرہ ان سے ہی پانی لائیتے میں
ہمارے تو یہ ہی فصلیں ہوتی ادھر بارہ مہینے میں سرسوں کی
نہیں نہیں ہماری طرف تو مطلب سان بھی ہو جاتی ہے اور اندھڑو بھی ہو جاتی ہے جیسے سانڈ میں بولتے ہیں جیسے سانڈ میں تو جوار باجرا مونگ مونگ چولا و والا سب ہوتے ہے ن ہمکہ بھی ہو تو ختم ہو جاتی ہے باجا بھی ہوتا ہے اور جیس ربی کی بات اپن رب بس ل کی بات کریں تو ہماراری طرف چنا اور سسو زیادہ ہوتی ہے گیہوں بھی ہوتا ہے مگر گیہوں گیہوں بھی پھول ہوتے ہیں گیہوں جو بھی فھول ہوتا
ہم ہمارے تو کیا سر تو کرتے ہیں ادھر ہماری بارہ سائٹ تو ہو جاتی ہیں سب فصلیں سرسوں بھی کر دیتے ہیں تو ہے بین ب جاتی ہے پر سویابین تو کیا گل جاتی ہے زیادہ پانی برستا ہے نا تو گل جاتی تین چار سال سے تو سوب نی ج کیا تو میں بسل گل جاتی پانی اتنا بینک پڑتا ہے اڑد کرتے ہیں تود اڑد بھی گل گل گئی دو بار اڑے تو وہی تو دنی بار گل گئی یار
صحی بات ہے بھائی جان
فصل میں بھی مگا قریبا ایک ڈیھ لاکھ کا نقصان بیٹھ گیا اپنا
ہاں ہوتا ہے کسانوں کو تو یہی ہے کسانوں کا تو جوا ہوتا ہے کسانوں کا تو ابھی ابھی ہماری طرف ہے نا ہمارے ایریا میں سب اصل بو دی ہے اب یہ بارش نہیں مطلب نہیں بارش نہیں آئے گی نا کیکہ پہلے کیا بارش ہو گئی تو بارش ہوتے سب لوگ باگ اوڑ دیے کھیتوں میں بارش نہیں ہونا دوپہ پانچ دن میں تو ان سب کسانوں کو نقصان ہو جائے گا کیونکہ آج کل کیا بیج سب ویرائٹی بیج لے کے آتے ہیں تو وہ پیسے سے آتا ہے اچھا بیج لے کے آؤ گے تو ان کے پیسے لگ جائیں گے تو ای ست
اور کھاد بھی کھاد بھی کیا ہے لپٹتے ملتے ہیں کسانوں کو تو بھیا
ہاں پیسے وال ل کی کہر بھائی جان جس کے پاس پیسے ہاں جن کے پاس پیسے ہیں تو ان ان کے لیے تو کھاد اپلبدھ ہواتا ہے جو غریب آدمی ہے ان کے لیے کعاب تو ہوتا ہے نہیں ہے
ہاں کسان گری بہت
پہتا جا رہا ہے کسان مطلب جیسے مطلب ڈوبا جا رہا ہے کسان ابھی بھی کیونکہ کھیتی میں کیا تھوڑا ایسا ہی ہوتا ہے کھیتی باڑی کا کام
اور کیا پ کرے بھیی کیا اور آپشن بھی تو نہیں ہے اپنے پاس
اور آپشن بھی نہیں صحیح بات ہے بھائی جانا کیونکہ سرکار کے بڑے نوابوں کو دیکھنا چاہیے کہ تاکہ مطلب گاؤں میں روزگار کھولنا چاہیے ان ان لوگوں کو
ہ
اب نرگا کی بات کر جیے گاؤں پہے نرگا چلتی تھی تو ایسا نہیں کہ نرگا چلنے سے آرتک استتی مضبوط ہوتی ہے وہ تھی مگر احساتھ بھی تو کہ لوگوں کے آرتھک استتی کے انسار مطلب جیسے کچھ خرچہ پاننی مطلب بے روزگاری ہٹتی تھی اب دھیرے دھیرے اب یہ سرار آنے کے بع میں نیرگا کو ولت کر دیا وہ جی رام جیو یوجنا اسٹارٹ کر دیا اور اور وہ مطلب مطلب یو جنا کو چلاتے نہیں ہے کئی کئی ایسے ہوتے ہیں کیونکہ اب جیسے گورنمنٹ نے ایسا کر دیا کہ جیسے نرگا نرگ نرگا چلتی ہے تو یہ جیسے روڈ بنے گی تو اس میں بھی مل نرگا کے ج ملب جاب کارڈ بھی پیمنٹ آئے گا تو یہ ملنے والے کے کو پیمنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے اور جو ملنے والے نہیں ہے وہ مطلب ان کی بے روزگاری دور نہیں ہوتی ہے
ہاں مصیبتیں مصیبتیں ارے زندگی میں میں
ہاں تو یہ مصیبتوں کا دور ہے بھائی
ا اتنی گرمی پڑ رہی ہے پھر بھی لائٹیں ک رہی ہے پانی آ رہا ہے نالی کے جیسا پانی ا رہا ہے ہاں تو اخبار میں فوٹو آیا تھا ہمارے بارہ کا بارہ کا اخبار میں فوٹو چپاتا جو پینے کا پانی ہے نا بالکل کالا آ رہا ہے نالی کے پانی کی جیسے فلٹر ہو کے بھی نہیں آ رہا وہ
ہاں تو پھر وہ بہت وہی گند آ رہی ہے
لے لی کیا پانچ پچاس لوگوں نے اور وہ ڈسپوزل گلاس بر بر کے وہاں پہ جیسے جوس کے وہ جماتے ہیں نا گلا آدمی سے پوری ٹیبل پہ جما دیے ب دکھانے کے لیے سپا نہیں آ رہا ہے بارہ میں اور فوٹو کچوا کے اخبار پہ ڈال د تحصیل دار بولا لےار ادھ بل لیا کریں گے کارروائی کی کریں گے کاروائی کریں گے کچھ بھی نہیں ہوا ایک آیا وہ نیتا کہ ہمارے پاس بجٹ ہی نہیں ہے صاف پانی دینے کا پ کا کا بڑھیا کا کا میل ہے کا کا نیتا بھائی تو بجٹ ہی نہیں ہے صاف پانی نہیں دے سکتا ابھی کائے کیی زندگی ہے تری
صحی بات ہے بھائی جان
ابھی یار ایسے پانی کو پی کے اتنی گرمی میں مرے گا کیا کوئی آدمی یہ بتاؤ بالکل کالا پانی کالا پانی
ہاں تو وہ گندا پانی آ رہا ہے صی بات ہے بھائی جان
اور بیننکر بدبو آ رہی ہے اس پانی کو دیکھ نہیں سکتے تو پینے کی دور کے بعاتد ہے
صحیح بات ہے بھائی جان
یہی حال ہو رہا ہے ادھر بارہ کی طرف تو
ہاں یہیں کوچ دیکھنا چاہیے بھائی جائیں گ کہ ایسا استتی رہے گی تو پانی جیسے پانی کی پان جل ہے تو کل ہے اب ہماری طرف ہے نا مطلب بھائی جان ایسا ہو رہا ہے کہ ایک مہینے سے پانی نہیں آ رہا آتا ہے کبھی پانچ منٹ آ کے کہ واپس رک جاتا ہے اب لوگ اس میں تو اب یہ بڑے نوابوں نے بڑے نواب ہے تو بڑے نوابوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ملنا چاہیے سوتا با یہ سمسیا تو آ رہی ہے نا پانی کی پانی کی سمسیا تو دور ہونی چاہیے نا ہاں تو جل ہے تو ہ جل ہے تو کل ہے تو اس کا دھیان رکھنا چاہیے بھائی دھیان
پانی تو ملنا چاہیے پینے کا
ہاں
اور لائٹ ہی نہیں آتی جو جتنی زیادہ گرمی پڑتی اتنی زیادہ لائٹیں کاٹتے ہیں
اور لائٹ وولٹیج بھی کم آتا ہے اس میں ان ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے
تھوڑی سی گاندھی آتے ہے لائٹیں کٹ جاتی ہے تا ٹوٹ جاتے ہیں کیا
ہاں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے بڑےل وہ آبوں کو سرک کے جو اوپری استر پ بیٹھے ہوئے ہیں جن پرتیندھی تو وہ کہ پ ویوھا تو اچھی کرنی چاہیے زیادہ نہیں تو پانی تو ملنا ہی چاہیے اور پانی کی بنا ہے بھی کیا
کیا کریں آپ
ہ
ام عام آدمی ہے کھر بھی کچھ نہیں سکتے
ہاں صحی بات ہے
دیکھ سکتے ہیں اور آواز اخبار میں بھی آواز اٹھتی ہے فوٹو ڈال دیتے ہیں کر دیتے ہیں پرشاسن کو خلاف کوئی نیتا کاروائی نہیں کرتے نیتا
ایک بوتل مل جی اپ ا لمپ ی چل رہا ہے ب ج ہاں تو یہ ان چیزوں کے کو دیکھنا چاہیے پرشاسنک ویوستھا کو صحی سے
سرکار گگ بری کی سر سرکار ہے
ہاں کونک میر سرکار ہو گئے
نیتا چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا یار سب کچھ کر سکتا پاور رہتی ہے انسان کے پاس پاور کا لابھ اٹھانا چاہیے
ہاں
جھڑوں میں تو ایسے پاور کا لابھ اٹاتے ہیں ادھر فون کر دور ادھر کر دور ادھر کر دو
ہاں تو تو آپ کے مطلب وداک مہودے نے بھی ایسے بولا کہ ہو جائے گی دھیر دھیر ہوگا پر جٹ نہیں مر پ
بجٹ نہیں ہے آگے سے بجٹ نہیں آ رہا
تو ایسا تھوڑی پڑے گا آپ پ پانی کی ضورت آشکتا تو پہلے ہونا چاہیے آپ آپ جیب سے کرتے ہو کیونکہ آپ الیکشنوں میں تو کرتے ہو نا جیب سے خرچ
نہیں پر اتنے دنوں سے تو صاف پانی آ رہا تھا جب پھر کہاں سے آ رہا تھا بجٹ
ج پانی تو آ رہا ہے مگر پانی گندا کیوں آ رہا ہے ان کو مطلب فلٹر مشین میں جو کیونکہ گورنمنٹ کرمچاری تو مل لووں کو وہی ہے نا اس میں کیا ہوگا وہ تو نئے نئے ٹک کی بنے گی نیا پائپ گڑے گا تب تو کوئی بات نہیں ہے مگر پھر لے کی ٹینکی بنی ہوئی ہے پہلے کی سب کچھ کام ہے تو اس میں کون کون سا بجٹ ہو گیا
ہو ول سے کرو سپلائی ہیڈ پمپوں سے کرو سپلائی
ہاں تو بھائی جانیے آپ کی کال مکمل ہوگئی نیکسٹ کال بیک میں کرتا ہوں نا
ہاں بھائی جان کد آپظ